ہلو ہلو
ہاں جناب آواز آ رہی ہے کیا
ج جنا ہوا جا رہی
جی جی السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام
جی جناب اور جناب سب خیریت
ہاں سب خل کیا بائی
اور سناؤ جناب جی جناب جی بس اللہ تعالی کی رحمت ہے جناب بس باقی سب بڑھیا آپ سناؤ آپ نے کھانا وانا کھ لیا
ہاں جی جناب آ کنا توکھا جی ہے
اچھا اچھر اچھا اور جناب سب گھر میں سب کہہ رہی ہے
ہاں سب خ رہے ت جی جناب
جناب میں ایک بات فرمانا چاہ رہا تھا جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے اخبار پڑھنا چاہیے یا پھر نیچ دیکھنا چاہیے ان دونوں میں جناب آپ کے حساب سے کیا بہتر ہے
آج آج ہم ایک بہت دلپس موجع وف کرنے والے ہیں اخبار پڑھنا بہتر ٹی وی یا موبائل پر نیوز دیکھنا
جی جی جناب
تو آپ آپ تو آپ کا یہ پرسن تھا کہپ پڑھنا چاہیے یا نیوز
جی جی تو جناب پہلے ایسا بھی تو ہوتا تھا کہ صبح اٹھتے ہی لوگ چائے کے ساتھ اخبار پڑھتے تھے جیسے صبح ہو گئی تو چائے پیتے تھے اس کے ساتھ اخبار پڑھتے تھے لیکن آج کل جو ہے لوگ موبائل یا ٹی وی پر نیوز دیکھنا بھی پسند کرتے ہیں مطلب جو آن لائن کا زمانہ ہو گیا ہے نا جناب
ہاں ہاں ہاں
جی اور آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے
جی ہاں کیونکہ پڑھنا انسان کی سوچ کے وہ بسییہ بناتا ہے اور اسے گہرائی سے سوچنے کی سالی دیتا ہے
جی جی جناب یہ بالکل آپ نے واجد بات فرمائی جناب تو جناب ٹیکنالوجی جو ہے اس ٹیکنالوجی نے خبریں حاصل کرنے کا طریقہ تو بدل دیا ہے لیکن سوال یہی ہے کہ ان دونوں میں بہتر کون ہے تو جناب آپ بتا سکتے ہیں کہ ان دونوں میں بہتر کون ہیں
جی جناب بالکل بتا سکتے ہیں
جی
ٹیکنجی ٹیکنجی نہیں ہمار اب ٹیکنالوجی نے خبریں حاصل کرنے کا طریقہ بدل دیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ دونوں بہتر کونے آپ کا یہی سوال ہے نا
جی جی جناب جی
چلیے تو چلیے آج اس پر تفصیلیں گفتگو کرتے ہیں میرے خیال سے اخبارڑنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان سکون سے اور تفصیل کے ساتھ خبروں کو سمجھ سکتا ہے
دھیرے دھیرے جناب دھیرے دھیرے
اور اس اور اس سے پڑھنے کی عادت بھی بہتر ہوتی ہے
جی جناب جی یہ بالکل آپ نے واجد بات فرمائی جناب کہ اخبار جو ہے پڑھنے سے لفظوں کا خزانہ بڑھتا ہے اور جوبان پر پکڑ مضبوط ہوتی ہے جناب
ہاں ہاں یعنی اسٹوڈینٹ کی لھبا پڑھنا بے حد مفید ہے کیا نا
جی جی جناب جی یہ بالکل آپ نے واجد بات فرمائی ہے بالکل صحیح فرمائیے سبان اللہ تو خاص طور پر جیسے جو لوگ پرتوگی امتحانوں کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کے لیے تو جناب یہ بہت فائدے مند ہوگا
جی بالکل جی جناب بالکل فائدہ مند ہے اب آپ نیوز دیکھنے کی بات کرتے ہیں آج کل لوگ ٹی وی اور موبائل پر لائیو نیوز دیک سکتے ہیں اس سے تازہ معلومات ترت ب جاتی ہے
جی جناب جی یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا اور جیسے ویڈیو اور تصویروں کی وجہ سے بھی تو خبروں کو سمجھنا اور آسان ہو گیا ہے جناب آج کل
ہاں ہاں بالکل جی بالکل یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ نی نیوز چینل اور موبائل ایپس کا استعمال کرتے ہیں
جی جناب جی جی یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا جیسے جناب کہ اخبار پڑھنے کے نقصان بھی ہوتے ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو جناا
کیا اخبار پڑھنے کی کچھ نقصان ہوئی ہے نہیں نہیں نقصان تو کچھ بھی نہیں ہے اس کی
ہونے تو چاہیے جناب جیسے
ہاں ہاں جی جناب بالکل ایک نقصان ہے اس کا
جی کون سا جناب
اخبار میں خبریں ترنت اب نہیں ہوتی ہیں اور جو خبر س ہو چھپی دن بھر میں اس میں بدلاؤ بھی ہو سکتا ہے
جی جناب جی جی یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا جناب
کئی بار کئی بار لگاتار کئی بار لگاتار بریکنگیوز اور سمسنی فیج انداز لووں میں تناو اور بیچنی پیدا کر سکتا ہے
بالکل بالکل آپ نے یہ بالکل صحیح فرمایا کہ اخباروں میں جو ہے خبریں ترنت سب جاتی ہیں اپڈیٹ نہیں ہوتی لیکن صبح خبر چھپی ہوتی ہے وہ دن میں بدلاؤ ہو جاتا ہاں جناب یہ تو بالکل صحیح کا کہ صبح اخبار میں کوئی خبر چھپی ہے اس میں دن میں کوئی بدلاؤ بھی تو ہو جاتا ہے تو اس چکر میں جیسے ہم نے کوئی صبح خبر پڑی تو اس میں چینجز آ جاتے ہیں تو اس کا اخبار کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور جناب آپ نے بولا کہ کئی بار بریکنگ نیوز سنسنی کے انداز ویکتی میں تناؤ اور بےچین پیدا کر دیتا ہے اور جناب کہ کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں بھی پھیلا دیتے ہیں جناب ٹی آر پی کے لیے آپ
بالکل بالکل بالکل جناب اسے ہر خبر پرا بند کر کے یین نہیں کرنا چاہیے
جی جی جناب یہ بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا تو ہمیں جو ہم کچھ بھی دیکھ رہے ہیں جیسے نیوز پیپر دیکھ رہے ہیں یا نیوز دیکھ رہے ہیں لائو دیکھ رہے کچھ سوشل میڈیا کچھ بھی دیکھ رہے تو اس پر ہمیں آنکھ بند نہیں کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اس کی اندر تک گہرائی سے معلومات کرنا چاہیے کہ اس میں کتنی سچائی ہے کتنی اس میں جھوٹی ہے تو اس چیز کا ہمیں دھیان کرنا چاہیے اور تب جا کر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے جناب آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ہاں کہ لوگ غلط خبروں کو چھاپ دیتے ہیں انہیں کوئی مطلب نہیں ہے انہیں تو ٹی آر پی سے مطلب ہے انہیں تو کوئی بھی خبر ہو انہیں تو پھیل نہیں پھیلانی ہے تو جناب میرا پرشن ہے کہ آج کے زمانے میں پھر ان دونوں میں بہتر کیا ہے یا اخبار پڑھنا یا پھر نیوز دیکھنا
جناب دیکھو میرے خیال سے دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے
اچھا
اگر آپ کو کسی خبر کو گہرائی سے سمجھنا ہے تو اخبارڑھنا بہتر ہے اگر آپ کو تازہ اپڈیٹ چاہے تو نیوز دیکنا بہتر ہو سکتا ہے ع دونوں کا یا یعنی دونوں کا سنتو سنتلت استعمال سب سے اچھا ہے
جی جناب جی یہ بالکل آپ نے صحیح بات سنوائی جناب یعنی جناب ایک دلچسپ بات کیا م نے سنیے کہ کئی بار جو کامیاب لوگ آج بھی روز اخبار پٹنے کی عادت رکھتے ہیں نا آپ
جی ہاں کیونکہ پڑھنا انسان کی سوچ کو بصیت بناتا ہے جناب اور اسے گہرائی سے سوچنے کی صلاحیت بھی دیتا ہے
جی جی یہی تو ہے کہ ویکتی جیسے چائے پیتے ٹائم اخبار پڑھ رہا ہے تو ایک تو امتحان سے بیٹھا رہتا ہے اور سوچ گہرائی سے سوچنے کے لیے دماغ پر چوٹ ڈالتا ہے صبح صبح اچھا دماغ رہتا ہے ترو تازہ رہتا ہے اچھی صحت رہتی ہےا صبح صبح تو جناب میں تو یہی کہوں گا کہ کوئی بھی جیسی خبر ہے کوئی بھی لن جائے تو ایک تو ہمیں اس کی گہرائی تک ج جاننا چاہیے اور اس کی جانچ کرنی چاہیے کہ کوئی بھی خبر کتنی صحی ہے کتنی غلط ہے اس کا ہمارے سماج پر ہمارے بچوں پر کتنا اثر پڑ سکتا ہے کتنی بری طریقہ سے پھیل سکتی ہے جناب
بالکل بالکل جی ہاں سب سے بات سب سے اہم بات ہے کہ ہم ہم صحیح اور بھروسے مند معلومات حاصل کریں اور افباؤوں سے دور رہیں اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ صحیح جانکاری صحی فیصلوں کی بنیاد ہوتی ہے
جی جناب جی یہ بالکل آپ نے صحیح بات کروائی جناب تو ہمیں ایک تو صحیح جانکاری لینی چاہیے کان سے کون سا اخبار پرکاشت ہو رہا ہے ایک اچھے جو بھی پرھ اپنے جو پرکاشن ہیں اخبار کے ان پر بھروسہ کرنا چ چاہے کوئی بھی آ جائے ایرا گیرا تو ہمیں ان پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے خبریں صرف خبریں جناب خبریں صرف سنیے ہی نہیں یا دیکھی نہیں بلکہ انہیں سمجھیے بھی جنا
ہاں ہاں بالکل جی جناب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ بنا بند کیے کسی بھی خبر پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے
جی جناب جی تو جناب جیسے تو اس کا مطلب کیا ہوا جناب آپ کے حساب سے اخبار پڑھنا چاہیے یا پھر نیو دیکھنی چاہیے اس کے بارے میں آپ کی نجی رائے کیا ہے جناب
اس کی اس میں میری مز رائے یہی ہے جناب کہ اخبار اور نیوز دونوں پڑھنی اور دیکھنی چاہی گے کیونکہ اخبار پڑھنے سے بھی ہمیں دینک جیون میں جو بھی جتنی بھی گٹنائیں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں جانکاری پراپت ہوتی ہے اور ہمیں ترت کرنٹ اب کرنٹ کے مطلب جو جتنی بھی گٹنا چکر ہوتے ہیں ہو جڑےے
جی جناب جی یہ بالکل آپ نے صحیم صحیح بات فرمایا جناب تو جناب مطلب یہی ہے کہ کوئی بھی نیوز چینل دیکھیں ہم کوئی بھی اخبار پڑھیں اس کی گہرائی سے ہمیں جانچ کرنی چاہیے اور تبھی ہمیں پڑھنا چاہیے تبھی اس کبر کا ہمیں ذکر کرنا چاہیے ایسا نہیں صبح اخبار جی جی صبح اخبار پڑھا ہے دن میں اس میں کوئی پرورتن آ گیا تو وہ خبر پھر جھوٹی ہو جاتی ہے جناب
ہاں ہاں بالکل آپ نے صحی فرمایا کیوں کہ کوئی بھی خبر پر ہمیں آکھند کی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جو خبر صحیح ہے اسی پروات کرنا چاہیے کبحارم کب رسان ہے
جی جی یہی ہے ذرا تو جناب یہی ہے کہ اخبار پڑھنا اور نیٹ دیکھنا دونوں کے اپنے اپنے ایک الگ فائدے ہیں اور کچھ نقصان بھی ہے ایسا ہوتا ہے جا کوئی بھی د چیز ید اس برہمانڈ میں ہے تو اس کے کچھ فائدے بھی ہوں گی جناب تو کچھ نقصان بھی ہوں گے جناب
بالکل سر آپ نے صحیح فرمایا
ب بالکل تو یہی تو ہے گا نا آپ کہ صحیح جانکاری صحیح فیصلوں کی بڑیا دود دیا
ہاں ہاں جناب بالکل بالکل سب سے یہی بات یہ ہے کہ اخبار پڑھنا بھی دیکھنا دونوں اپنے آپ میں اپنی اہمیت رکھتے ہیں اور ان کے فائدے نقصان تو ہےی کچھ فائدے بھی ہیں کچھ نقص
جی جی جی جناب جی جی یہ تو آپ نے بالکل یہ فرمایا جناب تو جناب
جناب جناب ہمارے لیے سب سے بڑ اہم سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم صحیحوں بھروے مند معلومات حاصل کرو ا پاؤں سے دور رہیں
جی جناب جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا جناب تو جناب آپ سے بات ہمیں اچھا لگا تو ہم کبھی آپ سے بوشیہ میں ملنا چاہیں گے آج کے لیے بس اتنا ہی شکریہ اور خدا حافظ
اللہ حافظ پر ملیں گے